ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
میں بھی بڑھیا ہوں خیریت سے ہیں آپ بتائیے آپ کیسے ہو
جی میں بھی بڑھیا اور گھر سب ٹھیک آپ کے
ہاں جی سب خیریت
کھانا وغیرہ ہوا آپ کا جی
کیا حال ہے
جی ہم بھی بڑھیا آپ بتائیں کھانا وغیرہ ہوا آپ کا کھانا وغیرہ کھا لیا
ہاں جی کھانا پینا کھا لیا کھانا پینا کا کیا بتائے ہم لوگ تو آج بہت کھا کے آئے ہیں
ارے واہ یہ تو بہت اچھا ہمارے پاس دعوت ہی نہیں آئی اس منتھ ہم ویٹ کر رہے تھے دعوت کا
ارے ادھر تو بہت دعوتیں آتی آتی ہے آئے دن روز دعوت ہوتا ہے
ایک آدھا کارڈ ہمارے سائڈ ٹرانسفر کر دیجیے آپ
بالکل بالکل
ہم بھی چلے جائیں گے ہم نے اس منتھ بالکل بھی دعوت نہیں کھائی اس منتھ کیا ہم نے اس سال بہت کم دعوت کھائی ہے میں ابھی تک ایک بھی دعوت میں نہیں گئی اس سال
کیا ہے نا مجھے تھوڑا سا مجھے بھی کم پسند ہے لیکن کہتے ہیں نا پیار محبت دوستی وہاں جانا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ ویسے بھی تو لوگ آج اپنے آپ میں مصروف ہو گئے ہیں اور دوستوں کے لیے پیار محبت کے ناطے ٹائم تو نکال لینا ہی چاہیے کیونکہ آج آج کل لوگ اتنا بجی
بالکل بالکل بالکل بالکل ٹائم نہیں ہوتا بالکل بالکل اور خود سے جانا بھی نہیں چاہتے میں بھی جلدی سے جانا نہیں چاہتی کسی کے یہاں بہت کم ہی نکلتی ہوں باہر ویسے بھی من ہی نہیں کرتا
بالکل صحیح فرمایا آپ نے کیونکہ نا بس وہی تو وہی ٹائم سب سے بڑا تو یہی ہے کہ ٹائم نہیں ملتا
ٹائم مل گ سب لوگ اپنے اپنے کام میں نا بزی رہتے ہیں سب اپنے اپنے کام میں بزی رہتے ہیں
بالکل بالکل صحی فرمایا آپ نے لیکن دوستوں سے گپت گپت کرنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے مجھے تو کافی اچھا لگا کہ آج آپ سے بات آپ سے ملاقات کال کے ذریعے ہی ہو رہی ہے لیکن ہو تو رہی ہے
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے بالکل نہیں تو پتا آج کل کے لوگ تو ایسے ہیں ہم آج کل کے لوگوں کو بولے کہ آج کل کے پیرنٹس جو نیو پیرنٹس بنے ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ اگر ان کا بچہ رو بھی رہا ہے نا ان کو چپ نہ کرانے کےج ان کے ہاتھ میں فون دے دیں گے کہ تم فون د لوور شانت رہو
ہاں جی صحی فرمایا آپ نے کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا ہوگا اپنے آس پاس کہ جہاں بچہ رو رہا ہے اگر اس کو ہم بسکٹ بھی کھلائیں گے تو وہ فون دے کے ہاتھ میں کون تھما کے کیونکہ مماج کو لگتا ہے کہ ایک اگر ہمیں کام کرنا ہے بچہ ہمارا پیچھے پڑ رہا ہے تو اس کو فون دے دیتے ہیں ہم اپنا کام فری کر لیں گے جب تک لیکن فون دینا بھی بچے کے وہ کاف
ابھی تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے ہمارے پڑوس میں یہ بھی رہتے ہیں لوگ تو ان کو میں نے جب دیکھا ہے نا ان لوگ کیا کرتے جب کوئی کام کرنا ہوگا نا کچھ بھی کرنا ہوگا اس کو فون دے کے بٹھا دیں گے اگر وہ فری بھی ہے نا تب بھی اس کو ایکٹیویٹی نہیں کرائیں گے ٹی وی چلا کر دے دیں گے تو ٹی وی دیکھ لے مطلب وہ ہر ٹائم وہ فون اور ٹی وی میں ہی لگا رہتا ت مو
بالکل بالکل صحی فرمایا آپ نے ہوں ہاں جی ایسا صحیح ہے آج کل
ا بات ہے نا بچے پھر گرو نہیں کر پاتے
بالکل کہاں دروح کر پائیں گے
کیونکہ وہ کھیل ہی نہیں رہے نا تو وہ گروہ کیسے کریں گے گر سے ہوں گے ہم لوگ جب ہم بھی بولتے تھے گرے گر بڑ ہواتا ہے بندہ جسے ہم گر اتے دن تو کہ ج تو بڑی ہو گئی تھوڑی سی ہی ابھی اور گنے گی تو اور بڑی ہو جائے گی
بالکل بالکل یہ بات کو سن کر نا مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا کیونکہ میرے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے تو ان کو دیکھ کے بھی میں اپنا بچپن یاد کرتی ہوں میرے گھر کے آنگن میں اللہ کے فضل سے دو نانے نانے بچے کھیل تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے کہ ہم بھی کبھی ایسے ہی کھیلا کرتے تھے کیونکہ ہم لوگ فون نہیں دیتے نا اپنے بچوں کو بالکل بھی فون نہیں دیتے اور ہم نے تو پتا ہے چار سال ہو گئے سال ہو گئے پہلے تو خیر ہم لوگ جب پڑتے تھے تب ہمارے ماں باپ نے بھی ہمارے پے ٹی وی نہیں چلایا میرے ابو اب ابو اور امی پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن انہوں نے ہمیں کافی اچھے سے اپ پڑایا لکھایا ہے اور تبھی بھی ہمارے گھر پہ ٹی وی نہیں چلتا تھا ھا اور ابھی چار سال سے میں نے چلاانے دیا
اچھا بچوں کے بالکل بالکل صحیح بولا آپ نے پتا نہیں تو بہت ج میں نے مدر ایسی دیکھی ہے مدر بھی بولوں تو فادر بھی میں نے ایسی کیک دیک ذمہ داری ایک کی تو ہے نہیں صرف مدر کی ذمہ داری تو کہیں سے کہیں تک نہیں ہے دونوں کو ریسپانسبلٹی لیین چاہے بچے کی یہ دونوں کا دیکھو برابر کہاق ہے اگر وہ مائ جی پاپا ہو میرے حساب سے دونوں کا برابری حق ہونا چاہیے
بالکل بالکل بالکل میری امی تو روزانہ مس سے جھگڑا کرتی ہیں آئے بولتی ہیں ارے تم یہ ٹی وی کا ریموڈ نہیں لے کے آ رہی تم یہ ٹی نہیں صح کروا رہے لیکن می ان کو ایک ہی بات کہ کے ٹال دیتی ہاں کرواؤں گی ہاں کراؤ گے لیکن مھے پتا ہے کہ اگر میں نے کروا دیا نا تو نہ تو بچے اسکول جائ گے میرا چھوٹا سا بتیجا ہے تین ساھے تین سال کا تو ابھی اسکول تو خیر نہیں جاتا وہ لیکن نند آپ نے ساتھ سنا ہوگا آپ آن وای کیندر کو ہمارےاں نند گ نند گھر میں کنورٹ کر دیا ہے تو ہاں ہمارے یہاں کیا ہے کہ بچوں کو پڑھنے کے لیے سامگری ڈریس بیگ بوٹل وغیرہ ساری چیزیں ہوئی ہے تھوڑا سا بچوں کو پر ڈے وہاں پہ چواکلیٹس بھی کھلایا جاتا ہے
ہاں جس سے بچوں کو بیٹھنا آ جاتا ہے پینسل پکڑنی آ جاتی ہے حیزیں آ جاتی ہیں اس کو وہاں پہ جا کے
دو سال کی میری وہ ہے بتی جی اور مطلب بھائی جان کی بیٹی اور تین سال کا بیٹا ہے دونوں مطلب تش میں بھی کافی چیزیں سے کھانے لگ جاتے وں پڑھائی لکھائی سے سبندت ہے جیسے ابھی میں دونوں کو میں نے طریقے سے ہیڈ ہے سر ہے نوز کافی مطلب پارٹس سارے رٹی ہی گئے ان کو اور وہ چیزیں دیکھ کے بھی پچان لیتے
تو ہاں یہ آپ نے بالکل صحیح کرا ہمارے پڑوس میں بچے ہیں نا آپ مانو گے میں کہتی ہوں ان بچوں کو وہ دو سال کا ہونے والا ہے ٹھیک ہے نہ تو وہ کھڑا ہو پاتا ہے ابھی وہ نہ تو وہ مطلب کھڑا ہی نہیں ہو پاتا چلے گا کہاں سے اور اس کو مطلب میں میرے حساب سے دو سال کا بچہ جو ہوتا ہے اس کو تھوڑا بہت مطلب سکھانا چاہیے اسٹڈی میں لائک نوٹ آئیز یہ چیزیں میرے حساب سے مطلب بچوں کو نا اسٹارٹ کر دینی چاہیے ڈیڑھ سال سے تو وہ بولنا سھ ہوتا ہے نا تو اس کو اسٹارٹ کر دینا چاہیے کہ جیس آپ بولو گے وہی سیکھے گا وہ آپ اس کو فون دکھاائے تو وہ فون دیکھے گا اگر آپ ٹی وی دکھا دو ٹی وی کی طرف ب گا تو آپ کو نا اس کوٹی کی طرف کنورٹ کرنا چاہیے اسٹڈی کی طرف مطلب اس بھگوان جی کی طرف یا خدا کی طرف تھوڑا کرنا چاہے کہ آپ کو یہاں دھیان دینا چاہے یہاں دھیان دو پیکج فڈ بند کر دینا چاہیے لیکن میں نے ج ابھی تک جنی میں نے مدرس دیکھی ہے نا سب ایک سے ایک دیکھی ہے میں نے کوئی روتا ہے اس کو فون دے دیں گی اگر وہ فری ہے تو اس کو کھلائیں گے یا پے بالکل کروائیں گی ٹی وی چلا کر دے دیں گے خود ف ریل اسکرول یا فون دیکتی رہیں گی یہ
پتا ہے میرے گھر میں تو ایسا کہ میں صبح آٹھ تھرٹی پہ نکل جاتی ہوں اپنے گھر سے جاب کے ریگارڈنگ تو س شام کو میرا پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے کسی دن سات بھی بج جاتا ہے کسی دن چھ بھی بج جاتا ہے تو ہم نے کیا گھر والا جو فون ہے
کو فون کا آسرا بالکل بھی نہیں دوں گی بھائی
بالکل بھی نہیں ایسا تو تو میرا بھی ابھی نکاح وغیرہ نہیں ہوا ہے لیکن میں نے تو پہلے سے پلاننگ سوچ رکھا ہے
بالکل بالکل میں نے بھی یہ پلاننگ کر رکھی ہیں پہلے سے ہی کہ بھیا نہیں ہے بالکل بھی نہیں جیسے اور مب جتنی میں نے مدرس دیکھی ہے نا اھی تک سب میں نے بہت اچھی دیکھی ہے مطلب ایسی ایسی مدرس ایک سے بڑ کے ایک مدر دکھتی ہے مجھے میں کہتی ان کی طرح نہیں بننا مجھے کی طرح تو بالکل ہی نہیں بننا ایک ایسی ماں ہے
بالکل صحیح فرما ویسے تو نہیں ویسے تو ہمارا جو رہ رہنے والی جگہ ہے نا وہاں پہ زیادہ تر کیا ہے کہ ٹی وی وغیرہ اتنا یوز نہیں کرتے بچے فون بھی زیادہ یوز نہیں کر پات جی زیادہ تر ماؤں بات رہتےے لیکن پھر بھی دس پرسینٹ لوگ بھی سو پرسینٹ جو نبے پرسینٹ لوگ ہیں ان کو خراب کر ہی دیتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں
ارے بالکل پتا اگر ہم بچے کو ابھی سے فون دیں گے نا دوست کا بچہ میں نے دیکھا یہ بچہ ان کا صرف مطلب مانو کہ وہ چھ مہینے کا تھا نا وہ تب سے ٹی وی دیکھ رہا ہے
ہاں
ٹی وی اور فون تب سے دیکھ رہا ہے وہ چھ مہینے کا بچہ اور اب وہ سال کا ہونے والا وہ ابھی فون اور ٹیی دیکھ رہا میں کہ رہیوں کہ اس
اچھا میں نے کاا نہیں دیکھا تھا وہ تو ایکچوئل میں کیا ہے نا جب کی پریگننسی چل رہی ماں بھی تو ریل اسٹرال کر رہی تھی بیٹا بھی ریل اسرول کر رہا ہے
بالکل بالکل بالکل جب ماں ٹی وی دیکھ رہے تو بچے بھی دیک رہا ہے ناٹک گھر گھر کے کلیش دیکھ رہا ہے وہ بھی
بالکل آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر ایسے ایسے شو دکھائے جاتے ہیں کیا بتاؤں اللہ تعالی اتنا خراب اتنا گندا سین دکھاتے ہیں کبھی سسر کے ساتھ مطلب اتنے
مل فیملی شو بہت کم ہے
بہت کم ہے فیملی
فیملی شو بہت کم ہے ابھی میرے حساب سے جتنے میں شو دیکھتی ہوں ایک اس پہ آتا ہے نا وہ ٹی ایم کی او سی وہی اور فیملی اچھا لگتا ہے بس مجھے کہ وہ تھڑا فیملی شو ہے لیکن اب وہ بھی خراب ہو ج ایکٹر چینج ہو ہے تو وہ بسند نہیں آ رہا اس کے پرانسڈ دیک جا رہے ہمیوٹیوب سے لگا لگا کے اس کے پرانے اپسڈ رپیٹ کر جا رہے ہیں رپیٹ رپیٹ دیکے جاے ہیں روز روز
ہاں میں بھی میں نے بھی کئی کبھی ہٹ اسٹار پہ دیکھی ہوں کبھی کبھی ٹی وی تو میں چلا نہیں سکتی بچوں کی وجہ سے میں فون کا آٹ اسٹار یوز کرتی ہوں
بالکل صحیح کرتے ہیں ات بچے نہیں ہے نا تو ہم اس لیے دیکھ لیتے ہیں لیکن میں خچھ ہو جب بچے ہوں گ نا تو بیس ٹائم بک زیرو کریں گے کی ہم اس کو انٹروڈیوس کرائیں گے ہی نہیں کہ فون کیا ہے ٹی وی کیا ہے اسے پت ہی نہیں ہو کیا ہے اگر ہم خود یوز کریں گے نا تو
بالکل بالکل بالکل سحی فرما ویسے نا آج آ سے باتیں کر کے گپتگو کر کے بہت اچھا
اچا مجھے بھی لگا ہی نہیں جات سب ہاں کوئی اپنا بندہ سے بات کر رہ ہیں تو وائف لینے کی جانتے ہی نہیں ہے
اسس اللہ اتنی خوشی ہو رہی ہے کیا بتا تو آپ
ٹھیک ہے دوارہگا
ہاں بالکل بالکل اللہ حافظ